او
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال چال ہے
سب ٹھیک ٹھاک اپنا بتائیے
الحمد للہ بڑھیاں سے ہوں اور کھانا وغیرہ ہو گیا
ہاں ہو گیا
ویسے کیا کر رہے ہو ابھی آپ
کچھ نہیں بس کھانا وانا بنا رہے تھے
اچھا جی تو اور بتائیے پاپا واپا کیسے ہیں گھر میں
سب ٹھیک ٹھاک ہے
ابھی آپ لوگ آپ پڑھائی وڑھائی کرتے ہیں
ہوں پڑھائی کرتے ہیں
کون سے کلاس میں ہے آپ ویسے
ٹینت کلاس میں
ٹینت کلاس
نہیں مطلب الیونتھ میں گئے ہیں ابھی
تو ایڈمیشن لے لیا آپ نے
ہوں
کون سی اسکول میں لیا
جی جی ادھر ہی اسکول میں
جیلی اسکول میں
ہوں
سٹریم
جی کومرس
ارے میں نے بھی تو ٹینتھ کمپلیٹ کیا اپنا
ہاں جی
ہلو میں نے بھی اپنا ٹینھ کمپلیٹ کیا
ہوں
پھر اس کے بعد الیونتھ میں جیسی پہنچا تو میں نے سوچا کہ اب ایڈمیشن لے لی میں
ہوں
ویس میں نے میرا ٹینتھ میں سیونٹی سکس پرسینٹ آئے تھے تو مھیت میرا کم نمبر آیا تھا تو میں نے امپرومنٹ اگزام دیا تھا جی نمبر بڑھ جائے شاید میرا
جی
پچاس پرسینٹ
ا
ہاں ویسے یہ کیا باز کر رہا ہے آپ کے گھر
کچھ نہیں بارش ہو رہی ہے تو
ہاں بارش تو آج کل موسم ہے تو بارش تو ہوتی رہے گی ابھی گاؤں پہ گاؤں پہ پورا روپائی وپائی چل رہا ہے دھان وان روپا آا ہے
ہوں
آپ لوگ کا گاؤں کہاں ہے
کیا
آپ لوگ کا گاؤں کہاں ہے
جی مختا تابر ہوا ہم لوگ کا گھر
مبر میں کہاں پہ ہے
مدرسہ والا گلیا میں کیا
ہاں ہاں ہاں محممد محوم محمد غفور انصاری کو جانتے ہیں
ہاں ہاں سمھ سمجھ ہے
وہ وہ میرے دادا ہوئے وہ مطلب اب دنیا میں نہیں ہے وہ آج سے ت سولپ ال چل بسر
اچھا
ان کا پورا ستبروا میں وہ نیتا تھے مطلب ہیمنت سورن جو ہے نا وہ ہ دادا کے لگاؤ میں تھے جی بہت بڑے نتے تھے میرے دادای
اور دو
ان لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا
ہ تو مختر میں آپ ویسے سمیم کو جانتے ہیں
جی اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ میرے دادا کے بھائی ہیں
جو جس کے با پاپا شاید جس کے جس کا باپ شاید پوولس تھا دربگہ میں نکری تھا اس
تو وہ میرا دوست ہے او ہاں ہاں ج اس کا بات نہیں ہے میرا دوست ہے مطلب بچپن سے ہم لوگ ساتھ ہی رہے ہیں
ا
کھیل کود ہے میرا اترنا لمبا ہے نا اچ چاروں وقت کی نماز پڑتا ہے ایک وقت نہیں پڑتا سج میں نہیں پاتا
کااہ
س نہیں بجر میں کہیں کہ چلتا اٹ ہی نہیں پاتا کہیں
ا
فجر میں اٹھ آپ باہر کہاں آ جا رہے ہوو ج رہا ہے یہھی میں نے جب ایڈمیشن لیا سوچا کہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں کامرس میرے کو پڑھنا تھا جیسے کہ مجھے آگے جا کے آئی بی پی ایس کرنا ہے پیو کا ایک نوکری ہوتا ہے تو اس کا تیاری کرنا تھا تو کامرس سے ہم کو اس کا آسانی پڑتا کامرس سے آسانی پرڑ تھا اور اس کے بعد اسی لیے میں نے کومرس لیا تاکہ اچھا سے پڑھ سکوں کامرس لینے کے بع ابھی لگ بھگ ایک ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا ہم کو ایڈمیشن کرائے ہوئے
ہوں
تو اب سوچ رہا ہوں کہیں کوچنگ وغیرہ دھروں تو کوچنگ وغیرہ جاؤں گا پھر ادھر سے پڑھوں گا لکھوں گا میں ایڈمیشن لینے گیا تو وہ میرا ایک پیپر ہی کھٹ گیا تھا ڈاکومنٹ جاتی پرمان مطلب جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے ہم ہے انصاری اور ہم تو او بی سی میں او بی سی کا جاتی پرمان پت میرے پاس تھا ہی نہیں
ہوں
تو پھر میں گیا پریہ کیندر میں سی ایس سی سینٹر میں گیا تو وہاں پر بولا کہ بیٹھو آدھا گھنٹہ ابھی نہیں ہوگا میں نے بولے ٹھیک ہے سر سر جی آدھا گھنٹہ بیٹھ رہا ہوں لیکن آدھا گھنٹہ کے بد میرا ہو ٹھیک ہو جائے ب گا تو ادھا گھنٹہ بیٹھو جب بولا آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے لیے تو میرا تو موڈ خراب ہو گیا ہے کہ سر آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا ہے پھر آدھا گھنٹہ کے بعد کرے گا کہ نہیں کرے گا تو میرا ٹائم برباد نہ ہو جائے گا
ہوں
تو پھر آدھا گھنٹہ کے بعد پھر بولا کہ سیف رجا نام لیا سیف رجا تو بول ہاں تو پوچھا کیا بنونا ہے تو میں نے بولا جاتی پرمان پت بنوانا ہے ایڈمیشن کے لیے تو وہ بولے کہ ابھی تو ایک ترنت تو نہیں مل گا لیکن سلپ سے کام ہو جائے گا تو ہم نے بولا کہ ہاں ہاں سلپ سے ہو جائے گا کام آرام سے ہو جائے گا سلیپ سے تو وہ بولا کہ جب سلیپ سے ہو جائے گا جب سلپ سے ہو جائے گا تو میں ابھی اپلائی کر کے تم کو سلپ دے دوں گا تو وہ بولا میں نے بولا ٹھیک ہے تو کیا کیا ڈاکومینٹ لایا گا تو اس نے بولا کہ آپ کو سب سے پہلے مکیا سی سائن کرانا پڑے گا فوم بھرنا پڑے گا عطان رسید آدھار کارڈ پاپا کا ووٹر آئی ڈی
ہوں
وغیرہ سب جمع کرنا پڑے گا تو میں نے میں نے بولا کہ سر ابھی تو میں یہ سب نہیں لایا ہوں اور اگر پھر ہم وہ گاؤں پر جانا پڑے گا سائن کرانے میں تو بولے کہ بنا سائن کر نہیں ہو پائے گا بابو تو ہم بولے ٹھیک ہے سر جی ہم کل آتے ہیں سائن وغیرہ کروا کے تو آپ کے پاس سب جمع تو میں گھر گیا تو پاپا پاپا نے بولا پاپا پوشن سے ایڈمیشن ہو گیا تو میں نے بولا کہ نہیں ابھی ایڈمیشن تو نہیں ہوا ج جاتی پرمان پت بنوانے کے لیے ابھی ہم کو گھر جانا پڑے گا تو پاپا بولے کہ جاؤ اب تم کو ضروری ہے اب یہ کرانا ضروری ہے ایڈمیشن تو تم آج ہی گھر چل سائ وائن لے لینا رات میں اور کل صبح وہاں سے نکل کے
سنیے سنیے نا یہ کیا بولتے ہیں کو تھوڑا سا چاول دیکھیے تو ہو گیا
چاول کیوں دیکھو میں تو پھر میں گھر جانے لگا
ہوں
نہیں نہیں نہیں تو گھر جانے لگا
ہاں
تو گھر جانے کے لیے میں سب سے پہلے پہن کے پھر اس کے بعد گیا ٹیمپو اسٹ اچھا مہات پاس تو وہاں تو کاغذ پتر تو وہ بولا کہ کہاں جانا ہے بابو آپ کو تو میں نے بولا کہ ہم کو ستبروا سے پیچھے تابر میں تو وہ بولاے ٹھیک ہے چلو اتار دیں گے تو ہم کتنا لوگے لیجیے گا بھیا تو بولے کہ چالیس روپئے ہمیشہ بھاڑا رہتا ہے چالیس روپئے دے دینا میں نے بولا ٹھیک ہے بھیا پھر تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور ہم کو لاگا کی وہ ترنت نکلے گا اور اس کے ٹیمپو میں سواری تھا ایک پہلا سواری ہم ہی تھے ہم کو بیٹھا دیا اس کو سواری بھرنے میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ لگ پھر آدھا گھنٹہ سواری بھرا پھر اس کے بعد سواری بھر تو پانی ہونے لگا تیز ایک دم ہم تھے بیٹھے کنارے اب کنارے بیٹھے تو میرا پورا پانی سے پینٹ ہے پورا ہونے لگا پانی سے جب پینٹ گھنے لگا تو میں نے کہا بھیا پانی برس رہا بھیا تو کچھ اپ پائے ہے تو وہ بولا کہ وہ جو پردہ ہے نا اس کو نیچے کر دیتے وہ جو پردہ ہے اس کو نیچے کر دو تو میں نے بولا ٹھیک ہے نیچے کر رہا ہوں تو جب اس کو نیچے کیا تو مطلب پانی آنا بند ہو گیا ٹھیک ہے
ہوں
اور جب پانی آنا بند ہو گیا
ہوں
پانی آنا بند ہو گیا تو میں آرام سے پورا بڑھیا سے جانے لگا تو پھر جاتے جاتے آ گیا اس کو کیا کہتے ہیں ہیلو تبر آ گیا تو پھر میں تابر میں اترا تو پھر تابر سے میرا گھر تو تبر سے اترا ہے تو تبر سے لگ بھگ ایک ڈیڑھ کلو میٹر ہے تو میں اتنا دور پیدل نہیں جا سکتا تھا پیدل ہل کے جاتا تو پورا بھیگ نہیں جاتا بارش میں تو وہ بغل پان کا دکان تھا تو اس نے کہا کہ آجا بابو اندر چھپ تو ہم بولی ٹھیک ہے بھیا اندر ا رہے ہیں تو اندر چھپے ہوئے ہم کو ایک فری میں پان بھی کھلایا تو پھر اس کے بعد جب ہو گیا سب چیز تو میں میں نے انکل کو فون لگایا کہ انکل ہاں آئیے ہم تابر تو انکل گاڑی لے کر آئے گھر تو پھر میں گاڑی پہ بیٹھا گاڑی پہ بیٹھ کے میں بھی چل گیا گھر اور جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ سب کام وغیرہ کر رہے تھے تو میں اپنے گھر میں چلا گیا اپنے گھر میں جانے کے بعد پھر اس کے بعد میں نے میرے چاچا کے بیٹا مھا بائک مانگے اور بائک مانگ کر میں ڈائریکٹ مکھیا کے گھر گھر چلا گیا اور مکھیا کے گھر گیا تو وہ اس سمے تھا ہی نہیں تو اس کی گھر کی ایک عورت تھی اس نے بولا کہ آپ کو دس پندرہ منٹ ویٹ کیجیے مکھیا جی ادھر کا ہاتھ ادھر بولے ٹھیک ہے ویٹ کر رہے ہیں مکھیا جی کو جلدی بلائی تو پھر ہو گیا کیا دس پندرہ منٹ کی جگہ پر لگ بھگ ہم کو وہ آدھا گھنٹہ ویٹ کرا لیا پھر ادھر سے آیا مکھیا مکھیا آیا تو بولا کہ کیا ہے کیا ہوا بابو کیا کام کرانا ہے تو میں نے بولا انکل اس میں ایک فارم ہے خالی آپ کو سائن کرنا اس میں پرمان پت کا فون لے تو اس نے بولا ٹھیک ہے بیٹا آ جاؤ آ جاؤ تو اس کا گھر میں گئے اندر وہ سائن وائن کر کے دے دیا پھر اس کے بعد لا کے جمع کر دیا پھر اس کے بعد ایڈمیشن ہو گیا